اسکول
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
میں بالکل خیریت آپ فرمائیے آپ کیسی ہے
جی ماشاء اللہ ہم بھی بالکل خیریت سے ہیں بس یوہی بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں تو آپ بتائیں کیا ہو رہا آپ کا ناشتہ وغیرہ ہو گیا
جی ہمارا ناشتہ وغیرہ تو ہو گیا ہماری امی تو کھانا بنانے کی تیاری بھی کر رہی ہے اور بتا آپ کے گھر میں سب خیریت سے ہیں
جی ماشاء اللہ سب خیریت سے ہیں بس ہم یوہی بیٹھے ہوئے تھے تو وہی ابھی بچوں کو اسکول میں یوگا وغیرہ کرا رہے ہیں تو وہی بتا رہے تھے وہ لوگ تو ہمیں ہم بھی بتا رہے تھے تھوڑا ان کو کہ مطلب یوگا ہمارے لیے کتنا ضروری ہوتا تا ہے ہمیں اسے کرنا چاہیے ہمارے لیے ہمارے شریر تو یہ بے حد ہی اچھا ہوتا ہے یہ چیز
بالکل صحیح فرما رہی ہیں دیکا جائے تو سمے نکال کے کہ ہمیں کرنا چلے سے وگا کرنے سے کافی زیادہ فائدے ہوتے ہیں اس سے ہمارا سواستھ اچھا رہتا ہے کافی تندرست رہتے ہیں اور آج کے بھاگا دور کے زندگی میں تو تھوڑا سمے لگتا سارے پہلے یوگا جیسی چیزیں تو کرنی ہی چاہیتی
بالکل صحیح فرما رہی ہے اور آج کل کے تو مطلب اسکولوں میں بھی یہ اس کو کہ یوگا کرایا جاتا ہے بچوں کو یوگا ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے وہا منایا جاتا ہے یوگا ڈے اور وہ لوگ مطلب اتنی زیادہ یہ اسکولوں میں تو آج ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں یوگا وغیرہ بھی ب بچوں کو کرایا جاتا ہے تاکہ ان کی باڈی تندرست رہے وہ فٹ رہے ان کو سب سی سکھایا جاتا ہے اسکولوں میں تو
آپ تو دیکھنے تھے پہلے یوگا کا دن تھا تو یوگا تو سب کرتے ہی سارے ملک میں وگا د کے دن وگا وغیرہ کرواتے ہیں پر ہمارے ہمارے ہمارے اسکول میں جو پریئر وغیرہ ہونے کے بعد کچھ کے بعد میں آدھا گھنٹہ تک یوگا وغیرہ کرواتے تھے روز تو یہ دیکھ کے کافی اچھا لگتا تھا کیونکہ کیوںکہ اسکول چے جاتے تو گھر پہ کوئی یوگا کر کے جاتا نہیں تھا تو وہیں پر سب لوگ وگا وغیرہ کرتے ہماراری ٹیچریں وغیرہ یوگا کرواتی تھے تو کافی اچھا لگتا تھا کیونکہ سب کو یوگا وغیرہ تو کرنا ہی چاہیے کیونکہ اس کا سواستھ کافی زیادہ اچھا رہتا ہے اس سے تندرست رہتے اور کافی فائدے ہوتے ہیں یوگا وغیرہ کرنے سے
ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیے یوگا ہمارے جسم اور دماغ دونوں کو صحت مند رکھ رنے کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے اگر ہم یوگا کرتے ہیں تو ہمارا جسم بھی صحت مند رہے گا ہمارا دماغ بھی مطلب صاف رہے گا کوئی ہمیں مطلب کسی طرح کا ٹینشن کوئی اسٹریس ایسے ٹائپ کی چیز ہمارے دماغ میں بالکل کل نہیں رہ جائے گی اسی لیے ہمیں یوگا کر ت رہنا چاہیے ہمیں ایکسرسائز کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری باڈی فٹ رہے ہمارے شریر میں کوئی بیماریاں نہ ہو یا پھر ہمیں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو
اپنے لینے یوگا کرنے سے کافی فائدے تو دماغ شانت رہتا ہے جلدہی غصہ نہیں آتا ہے سوچنے سمجھنے کی شکتی ملتی ہے پھر جلدی فیصلہ لینے میں بھی کافی مدد ملتا ہے جب ہمارا دماغ شانت وغیرہ رہتا ہے اس چکر میں جلد بازی میں ف فیصلہ نہیں لے پاتے ہیں یوگا وغیرہ کرنے سے ہے نہ ہمارا دماغ شانت رہتا ہے تو فیصلہ وغیرہ لینے میں ہمارے لیے کافی زیادہ آسان ہو جاتا ہے کیوںکہ دیکھا جائے استنی بھاگ دور کی زندگی ہے تو تھوڑا اپنے لیے سمے نکال کے اپنے سو کا تو دھیان رکھنا ہی چاہیے کیونکہ دیکھیے بیماریوں کا د یہ یہ یگ چلتا رہتا ہے نئی نئی بیماریاں آتی رہتی ہے ہمارے یہاں پر تو کیونکہ کورونا جیسے آگے پتا نہیں چلا کہ آگے بوشیہ میں کچھ اور بیماریاں جیسی آگئے وہ سب چیز سے لڑنے کے لیے ہمارے شریر میں بھی طاقت وغیرہ ہونی چاہیے یوگا وغیرہ کرنے سے ہمارا تندرست ہمارا شریرب تندرست رہتا ہے ہمارا دماغ کافی شارپ رہتا ہے اور روز یوگا وغیرہ کرنے سے دھوپ میں یوگا وغیرہ کرنے سے وٹامن ڈی وغیرہ بھی ملتی تا ہے وہ سب چیز کی بھی کمی پوری ہو جاتی ہے وٹامن ڈی وغیرہ کی اور صبح کی دھوپ لینے سے بھی ہمارے شریر میں کافی زیادہ فائدے وغیرہ ہوتے ہیں تھوڑا چلنا چاہیے جس سے ہمارا تندرست دماغ شریر سب فٹ رہے تو ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے کیونکہ بھگ دوھڑ کے چکر میں یہ سب کے لیے سمے وغیرہ ہی نہیں مل پاتا تو یہ سب سمے نکال کے ہم کریں گے تو ہمارے لیے صحت کے لیے کافی زیادہ اچھا ہے
بالکل صحیح فرم رہی ہے اب دیکھیے اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا تا ہے کیا نہیں ہماری یہاں کس طرح کی بیماری آ سکتی کس طرح کی نئی مطلب ایسا ہوگا کہ اب دیکھیے جیسے کرونا آیا تھا اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیفیں ہوئی تھی کتنوں لوگوں کی مطلب جن کی باڈی فٹ تھی جو لوگ صحت مند تھے ان انہوں نے وہ صحیح چیزیں اس کو ریکور کر لیا اسے جھیل لیا پر ایسا ہے اب جس کی باڈی بالکل بھی فٹ نہیں رہے گ وہ لوگ بالکل صحت مند نہیں رہیں گے اس چیز کو اپنے اندر سہن کرنے کی ان کے اندر وہ طاقت ہی نہیں رہے گی تو وہ لوگ تو پھر کچھ کر ہی نہیں پائیں گے اب کتنے لوگوں کو کرونا میں وہ ویکسین لگی ہے اس کی وجہ سے بھی بہت ساری لوگوں کی طبیعتیں خراب ہوری لوگوں کو ہارٹ اٹیک کی مطلب ہارٹ اٹیک آ جا رہے ہے اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو رہا ہے تو مطلب ہم ج اتنا زیادہ ایکسرسائز وغیرہ کریں گے یوگا کریں گے تو ہماری مطلب شریر میں اتنی زیادہ ہی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بیماریوں سے لڑنے کی شمتا بنی رہے گی اور یوگا کی شروعت ہی تو اپنے بھارت میں ہی ہوئی تھی اور آج پوری دنیا کے لوگ اس چیز کا مطلب ایسا ہے اتنی اچھی چیز ہے جو اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں چیز سے اپنی صحت بنا رہے ہیں
بالکل صحیح فرما کافی دیکھا تھا ک ویکسین وغیرہ سے بھی کافی لووں کو بیماریاں ہو رہی ہیں یہ سب چیز سے دیکھا جائے تو کافی شریر میں کافی تکلیف ہوتی ہے اسکے لیے یوگا وغیرہ کریے تھوڑا میڈیٹیشن کرے شریر کو سوستھ رکھنے میں کوئی برا بات تو ہے نہیں اپنے سواستھ کو رکھے ہیں تو ہمارا پریوار بھی ہمیں دیکھا دیکھی کر کے ایکسرسائز یوگا جیسی چیزیں کریں گے کیونکہ یوگا وغیرہ کرنے سے کافی شریر میں فائدے ہوتے ہیں چہرے پر الگ ہی گلو آ جاتا ہے اتنا اچھا اپنا چہرہ گلو ہو جاتا ہے کہ باہر سے بڑی بڑی ٹریٹمنٹ وغیرہ کروانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے یوگا چل چلنے وغیرہ سے ہمارا سواستھ اتنا اچھا رہتا ہے نہ تو لوگ یہ سب کے چکر میں گھر میں بیٹھے وغیرہ سے رہتے پھر تو کافی زیادہ موٹاپا وغیرہ بھی آ جاتا ہے یہ سب چیزوں سے بھی یوگا کرتے ہیں تو موٹاپا وغیرہ بھی کافی زیادہ حد تک دور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ موٹاپا جیسی بیماریاں آ جاتی ہے تو کافی تکلیف ہوتی ہے اپنے کو ہر کام کرنے میں کافی دقتیں ہوتی جاتی ہے تو یہ سب چیز سے ہم بچے رہیں گے تو ہمارا سواستھ کافی اچھا رہے گا ایک ہم پہلے سے ملاوٹی والی چیزیں کھاتے رہتے ہیں تو اس سمے میں ہم یوگا جیسی چیزیں اپنے آپ کو فٹ نہیں رکھیں گے تو اپنے آ آنے والے آگے بھوشیہ میں ہمارے شریر کو کافی زیادہ تکلیف سی ہوگی اسی لیے ابھی سے فٹ وغیرہ رکھیں گے تو ہمارے لیے کافی زیادہ اچھا ہے
جی بالکل صحیح فرما رہی ہے اب دیکھیے کیا ہوتا ہے کچھ لوگ پتلے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر مطلب طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے وہ لوگ اپنا کام سب کچھ کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ موٹے ہو کر بھی ایسا ہوتا ہے ان کا ان وہ کام کچھ نہیں کر پاتے ہیں وہ زیادہ چل نہیں پاتے ہیں وہ لوگ کہیں چڑھ مطلب جیسے سیڑھیاں وغیرہ چڑھ نہیں پاتے ہیں وہ لوگ جلدی تھک جاتے ہیں مطلب وہ لوگ کچھ بھی کام کرتے ہیں ان لوگ کو تھکان بہت جلدی ہو جاتی ہے تو یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ان کے اندر اتنا زیادہ موٹاپا ہوتا ہے اور وہ لوگ مطلب بالکل بھی ایکسرسائز نہیں کرتے یوگا نہیں کرتے اپنی باڈی کو تندرست رکھنے کے لیے کچھ بھی وہ کرتے نہیں ہیں وہ لوگ صرف کھا رہے ہیں وہ لوگ صرف سو رہے ہیں تو ان لوگ کی باڈی کیا ہوتی ہے وہ مطلب بالکل آلسی ٹائپ کی ہو جاتی ہے آلس پڑ جاتا ہے ان کی شریروں میں اس وجہ سے ہمیں نا یوگا کرتے رہے چاہیے بالکل بھی آلس نہ آئے اور وہ اپنا سارا کام خود بہ خود کر سکے ہمیں کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت نہ پڑے یا تو ہمیں کسی کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑے ہم اپنا کام خود کر سکیں اور ہم تندرست رہیں اس اس کے لیے تو ہمیں یوگا کرنا ہی چاہیے
بالکل صحی دیکھ تھائیرائیڈ بیماریوں کا جڑ ہے اگر موٹا پا آ جائے تو دھیرے دھیرے اس کے ساتھ پیچھے پیچھے کئی ساری بیماری آنے لگ جاتی ہے شریر آلس سے ہو جاتا ہے کام کرنے بھی آتی ہے دوسرے سے دوسرے پہ نربھر ہو جاتے یہ بات کافی زیادہ خراب لگتے کہ ہر چیز کے لیے ہمیں دوسروں کی مدد لینی پڑ رہی ہے ہمارا شریر اتنا موٹا ہو گیا ہے تو اس لیے یوگا وغیرہ کرے تاکہ آگے جا کے ہمارا سریر اور زیادہ تندرست رہے ہم فٹ رہے ہمارا سواستھ کافی زیادہ اچھا رہے گا تو ہمارے پریوار کو بھی ہم خوش رکھ سکتے کیونکہ ایک گھر میں ہے تو پھر ایک بیمار ہو جاتا ہے تو دھیرے دھیرے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ گھر میں سبھی لوگ بیمار ہوتے رہتے ایک بار کسی کو سردی کھانسی ہو جاتی ہے اس کے گھر میں سب کو سردی کھانسی ہو جاتی ہے یہ سب چیزیں دیکھا جائے تو پھیلنے والی چیزیں ہوتی ہے ایک بار پھیل جات ہے تو دھیرے ایک ایک بار ایک بار پھیل جاتی ہے تو دھیرے دھیرے سب کو گھر میں پھیل جاتا ہے اسی لیے اپنے سواستھ کو دھیان رکھیے گھر کی چیزیں کھائے شہید کھائے تاکہ ہمارا شریر بھی کافی اچھا رہے باہر کی چیزیں جتنا دور رہیں گے اس کے لیے بھی زیادہ اچھا ہے کیونکی باہر کی چیزیں کھانے تو تو اور بیماریاں آتی ہیں موٹاپا آتا ہے تو گھر کی چیزیں کھائیں گے تو ہمارے سوات وغیرہ کے لیے بھی کافی زیادہ اچھا ہے فٹ رہے تاکی آنے والے بوشیہ میں بھی ہمارا شریر کافی زیادہ اچھا رہے کیونکی ایک بار ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو دیکھا جائے تو پورا کچھ نہ کچھ ہمیں نئی نئی چیز بیماریاں لگتی ہی رہ جاتی کبھی ایک وہ بیمار پڑ جاتے تو کبھی کبھی ڈائبٹیز ہو جاتی ہے یے چیز کی تکلیف ہو جاتی وہ چیز کی تکلیف ہو جاتی ہے بٹ دھیرے دھیرے ساری بیماریاں ہونے لگ جاتی تی ہے
ایسا ہے کی مطلب روزانہ تھوڑی دیر یوگا کرنے سے جسم مضبوط بنتا ہے لچک بنتی ہے تناؤ کم ہو تا من کو بھی سکون ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ صحیح طریقے سے سانس لینے کی بھی عادت بنتی ہے جس سے دھیان اور مطلب دھیان ہمارا ایک ہی جگہ لگتا ہے ادھر ادھر نہیں بھٹکتا اس لیے ہمیں روزانہ ایک بار یوگا کرنا ہی چاہیے
بک
چھان
کافی زیادہ فائدے ہوتے ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ چلیے ہمیں آپ سے گفتگو کر کے بےحد ہی اچھا لگا
اللہ حافظ